ایان کیا حال ہے بھائی
وعلیکم السلام رحمضہ الحمد للہ سب ٹھیک تو پتا کیا چل رہا ہے
ب یار آج سوچا کہ انٹرسٹنگ ٹاپک پر بات کریں بتا تے حساب سے دنیا کی سب سے خوبصورت رشتہ کون سا ہے
میرے خیال سے اگر فیملی کے بعد کوئی رشتہ سب سے پیارا ہے تو دوستی ہے ایک سچا دوست انسان کی زندگی کی کو بہت حسین بنا دیتا ہے
بالکل صحیح کا کہتے ہیں دوست وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں ساتھ کھڑا رہے سر خوشی کے دنوں میں ساتھ دینے والے بہت مل جاتے ہیں لیکن اصلی دوست وہ ہوتا ہے جو برے وقت میں ہاتھ نہ چھوڑے جیسے کہ ایک تھاٹ مجھے آ رہا ہے کہ سراؤنڈنگ دوز پیپل ہو واٹ ایکک یور نیم ان یور ایبسنس
بالکل آج کل سوشل میڈیا پر ہزاروں فالوورس ہوتے ہیں لیکن اصلی دوست صرف کچھ ہی ہوتے ہیں نمبر سے دوستی نہیں ہوتی ٹرسٹ اور بھروسے سے ہوتی تی ہے
سچ بات ہے مجھے لگتا ہے دوستی کے پہلے رول ٹرسٹ اگر دوست ہر پر بھروسہ ہی نہ ہو تو تو وہ پھر دوست کس کام کا
سچ بات کہی اور بھروسہ ایک دن میں نہیں بنتا سالوں کی ہنیسٹی اور عزت سے بنتا ہے ایک جھوٹ بھی کبھی کبھی سالوں کا ٹرسٹ توٹڑ دیتا ہے
ویسے تجھے یاد ہے اسکول کے دن کتنی مستی کرتے تھے ہم لوگ
ہاں یار لنچ شیر کرنا ایک دوسروں کی نوٹ بکس لینا ایگزام کے بعد کرکٹ کھیلنا وہ دن ہی الگ تھے
اور جب کسی ایک دوست کو ٹیچر ڈانٹ دیتی تھی تو باقی سب چپ ہو جاتے تھے دل سے برا لگتا تھا
بالکل کبھی کبھی بنا وجہ ہسنا بھی صرف دوستوں کے ساتھ ہی پاسیبل ہوتا ہے
ایک بات بتا تیرے حساب سے اچھیے دوستی کی پہچان کیا ہے
میرے حساب سے سچا دوست وہی ہے جو تیری عزت کرے تیری کامیابی بتا دے تیری کامیابی سے ہاں تیری کامیابی بتا دے تیری کامیاب بی سے جلنے کے بجائے خوش ہو مشکل وقت میں کھڑا رہے پیچھے سے بھی تیری ریسپییکٹ کرے نہ کہہ بہت سارے بات کرتے ہو تریے دوست کی اور تم ان کے ہاں میں ہاں ملاؤ اس ادھر اس کے بدلے اٹھنا پیچھے سے اس کی ریسپیکٹ نہ کہ صرف منہ پہ بولنا
بہت اچھی بات بی مجھے لگتا ہے سچا دوست کبھی غلط راستے پر بھی نہیں لے جاتا
بالکل اگر کوئی دوست بری عادتوں کی طرف دھکی رہا ہے تو وہ دوست نہیں صرف ساتھی ہے
آج کل پیر پریشر بھی بہت ہوتا ہے کئی لوگ صرف گروپ میں فٹ ہونے کے لیے غلط کام کر دیتے
اسی لیے دوست چننے میں ہمیشہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے کمپنی انسان کی پرسنلٹی بنا بھی سکتی ہے اور بگاڑ بھی سکتی ہے
بالکل بالکل بالکل صحیح بات ہے ایک اور بات کیا دوستی میں لڑائی ہونا نارمل ہے
بالکل نارمل ہے ہر رشتے میں ڈس ایگریمنٹ ہوتے ہے لیکن جو دوست ایک چھوٹی سی مس مس انڈرسٹینڈنگ سے ٹوٹ جائے اس کی فاؤنڈیشن ہی ویک ہوتی ہے
ہاں ایگو کو سائیڈ رکھ کے رکھ کر بات کرتے ہیں اور پرابلم سالو کرتے ہیں
اور کبھی کبھی سوری اور تھینکیو بھی بولنا چاہیے دوستی کا مطلب یہ نہیں مینرز ختم ہو جائے
ہمم بالکل رسپیکٹ ہر رشتے کی جان ہوتی
تیرے حساب سے ایک دوست کو دوسرے دوست کی طرح ہیلپ کرنی چاہیے
ہاں میرے حساب سے تو کرنی چاہیے میرے حساب سے ایک دو ایک دو اس کو دوسرری دوست کی ہیلپ کرنی چاہیے کیونکہ وہی اس کی مدد لاتا ہے جب کسی کے وہ اس کی مدد کرتے ہیں
اور اگر کوئی جب فیملی ساتھ نہیں دے تو دوست ہی کام اجاتے ہے
ہاں کبھی کبھی صرف کسی کی بات دھیان سے سن لینا بھی سب سے بڑی ہیلپ ہوتی ہے
ہممم بالکل بالکل ریسپیکٹ اور رشتے کی جان ہوتی ہے تو آج کل ایڈوائ لوگ ایڈوائس زیادہ دیتے ہے اور سنتے کم
ہائے خدائے ہاں جی سر
ایک اور چیز دوست کبھی صرف خوشی شیئر کرتے غم بھی بانٹتے ہے
اسی لیے تو کہتے ہیں شیئیرڈ ہییپینیس از ڈبل ہیپینیس اینڈ شیئیرڈ سارو از ہاف سارو
واہ بہت اچھا کوٹ ہے
ویسے ٹیکنالوجی نے دوستی کو ایزی بنایا ہے یا ڈفیکلٹ
دونوں ایزی اس لیے کیونکہ دنیا رہ کر بھی کلکٹر رہتے ہیں ڈیفیکلٹ اس لیے کیونکہ لوگ آن لائن زیادہ اور ریئل لائف میں کم ملتے ہیں
صحیح کہا اصلی بات چیت کی اپنی ہی ویلیو ہوتی ہے
ہاں موبائل کبھی بھی فیس ٹو فیس بات کا ریپلیسمنٹ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا میں بول رہا ہوں ہو سکتا سوری
کیا تجھے لگتا ہے لڑکا اور لڑکی اچھے دوست ہو سکتے ہیں
اگر دونوں ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کریں باؤنڈری سمجھے اور آنیسٹی مینٹین کریں تو ضرور اچھے دوست ہو سکتے ہیں
بالکل عزت سب سے امپورٹنٹ ہے
ہوں کیا بولتاائی
بالکل عزت سب سے امپورٹنٹ ہے
ویسے دوستی میں جلسی ہونی چاہیے
بالکل نہیں اگر دوست سکسیز اچیو کرے تو اس کے لئے دل سے خوش ہونا چاہیے
اور اگر دوست فیل ہو جائے تو اس کا اس کو اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے بلکہ اس کو موٹیویٹ کرنا چاہیے
سچ بات کہی موٹیویشن ہی اصلی دوستی کا ثبوت ہے
مجھے لگتا ہے ہر انسان کی لائف میں کم سے کم ایک ایسا دوست ضرور ہونا چاہیے اس کے ساتھ وہ بنا کسی دھر کے اپنی فیلگ شیئر کر سکے
میں بھی اسی بات سے ایگری کرتا ہوں
ایک اور سوال اگر دوست سے غلطی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے
پہلے اس کی بات سننی چاہیے ہر غلطی جان پوچجھ کر نہیں ہوتی اگر وہ معافی مانگے اور اپنی غلطی سدھارنے کی کوشش کرے تو اس کو ایک چانس دینا چاہیے
بالکل لیکن اگر کوئی بار بار ٹرسٹ توڑتا توڑتا رہے تو پھر ڈسٹینس بنانا بھی ضروری ہے
صحیح کہا دوستی کا مطلب اپنی سیلف ریسپیکٹ کھونا نہیں ہے
ویسے ایک اچھا دوست ہمیشہ تمہارا اور تمہاری گروتھ چاہتا ہے مل تمہ باتا ہے
ہاں وہ چاہتا ہے کہ تم پڑھائی میں بھی اچھا کرو کریئر
س
میں بھی سکسیزفل ہو اور اچھے انسان بھی بنو
اور جب تم کسی اچیومنٹ کو حاصل کر کے اچیومنٹ کو حاصل ایک سو جب ہم کسی جب تم کسی اچیمنٹ کو حاصل کرتے تو کرتے ہو تو سب سے پہلے خوشی تمہارے دوست کو چہرےز کے چہرے پر نظر آتی ہے
اسی لیے دوستی کو اللہ کی بہت بڑی نعمت کہا جا سکتا ہے ہر کسی کو سچے اور نیک دوست نہیں ملتے
بالکل اسی لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کسی کے کسی کے لیے اچھے دوست بنیں
مطلب صرف اچھے دوست ڈھونڈنے کی نہیں خود کو بھی اچھا دوست بنانے کی ضرورت ہے
ہاں کیا تھی بولے ہلو
مطلب صرف اچھے دوست ڈھونڈنے کی نہیں خود بھی اچھا دوست بننے کی ضرورت ہے
گزلی آسےپ دوستی کے حصہ کا حصہ بنانا چاہیے
اور کبھی بھی صرف مطلب کے لیے دوستی نہیں کرنی چاہیے
اور ایک سچا دوست وہ ہوتا ہے جو تمہاری کامیابی میں خوش ہو تمہاری ناکامی میں حوصلہ دے ہر مشکل وقت میں تمہارے ساتھ کھڑا رہے ہوں
اللہ ہم سب کو نیک اور وفادار دوست عطا کرے
امین اور ہمیں بھی ایسا د بنا بنا بننے کی توفیق تھے جس پر لوک فکر لوگ فخر اور ن فکر فخر سوری فخر کر سکے
بہت اچھی ڈسکشن ہوئی آج
بالکل پھر کسی نئے ٹاپک پر بات کریں گے ان شاء اللہ اللہ حافظ
اشاء اللہ اللہ حافظ اللہ حافظ ا